ہلو
ام السلام علیکم کم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب کہریت ہیں آپ کے
جی جی اللہ کا شکر بس آپ کی دعا آپ بتاؤ
بے شک میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں انشاء اللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے دعا ہے آپ کی
ا گر
اور بتائیے کیا کر رہ تھ ہیں آپ
کچھ نہیں بس موبائل یوز کر رہی تھی میں تو
اچھا موبائل کا زیادہ ہی یوز کرتے ہیں کیا آپ
یار موبائل ایک اچھی چیز ہے یوز کرنا چاہیے انسان کو ورنہ پہلے کے ٹائم پہ دیکھو موبائل نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ لیٹ لیٹر کے ذریعے بات کرتے تھے ایک ہفتے میں لیٹر جاتا تھا اور لیٹر رپلائی پھر آتا تھا ایک ہفتے بع اب تو مو موبائل ہے موبائل کے ذریعے آپ میسج کر لو کال کر لو اتنی دور دور کال لگ جاتی ہے آپ کی کتنی سویدھا ہو گئی ہے
جی جی یہ تو بےحد مطلب آسانی سی ہو گئی ہے
جی جی
آسان ہو گیا اپنا کام لیکن ا اس کو جیسے بہتر طریقے سے یوز لیں اپنے اچھے وقت کے لیے یوز لیں
ہاں جی بالکل ہاں جی ار یہی تو بات ہے نا انسان د کو موبائل میں اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے اگر آپ بری چیز پر فوکس کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے نا نقصان دہ ہوتا ہے جی جی بٹ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اچھی چیز ہی کروں میں زیادہ تر میں تو اپنا کنٹینٹ وغیرہ بناتی ہوں بلاگنگ کرتی ہوں تو سیئرننگ بھی ہو جاتی ہے میری
بشک بشک میں بھی ان شاء اللہ اسی کو یوز کر کے اپنا ورک وغیرہ کمپلیٹ کرتا ہوں اپنا اسٹڈی وغیرہ بھی کر رہتا ہوں ان سے ان شاء اللہ تو آسانی رہتی ہے
ہاں اب دیکھو نا کورونا کے ٹائم پر کتنی زیادہ مشکل بن گئی تھی لوگ آفس نہیں جا پا رہے تھے اب جو اسکول کالجز کے بچے ہیں وہ لیپٹاپ کے ذریعے پڑھ رہے تھے یا فون پڑھ رہے تھے آن لائن کلاسزی
جی جی اس ٹائم پہ کوئی جا ہی نہیں پات تھا نا کیونکہ گورنمنٹ نے رول بھی اتنے کال دیے تھے یہ چرنا ا دو لوگوں ہی آ آس پاس رہ سکتے ہیں اور کتنی دوری پہ رہنا ہے
تو یہی نا اس ٹائم کتنا کتنا زیادہ ہمیں موبائل نے یا لیپ ٹاپ نے کتنا زیادہ ہمیں فائدہ پہنچایا اس ٹائم
بے شک بے شک فائدہ پہنچایا جی انشاءلہ ضرور الحمد للہ اچھی بات ہے کہ ہم مطلب نئی جنریشن کے حساب سےور
جی جی اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھو کتنی کتنی زیادہ آسانی ہوگی گئی ہے اب ہمارے پاس واشنگ مشین ہے ایٹ لیسٹ ہم کپڑے ہاتھ سے دھونے نہیں پڑتے ہیں ورنہ پہلے کے ٹائم کپڑے پیٹ رہے ہوتے اور آے تھے اس سے اب واشنگ مشین نکل آئیے واشنگ مشین میں ایزی ہو گیا ہر کام
بے شک اب وقت ضائع نہیں ہوتا کم وقت لگتا ہے کم وقت آسانی رہتی اپن کو تو ان شاء اللہ ضرور اپن وقت بچا سکتے ہیں اس سے
جی وہی نا میں وہی بات تو کہہ رہی ہ اس سے ہم اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اب دیکھو لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا اب جو آفس ورکر ہوتے ہیں جیسے لیڈیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں باہر جا کر تو ٹائم نہیں ملتا اب واشنگ مشین انسے یہ چلو آٹومیٹک مشین ہے کپڑے دھل کر سوکھ کر باہر آ جاتے ہیں
ہاں بےشک اب تو ٹیکنالوجی اتنا بڑھ گئی ہے کہ بس اب تو کپڑے ڈالو اس میں پائپ لائن اس میں لگی رہتی ہے اور لکوڈ وغیرہ سب اس میں بھرا رہتا ہے وہ اپنے حساب سے کسٹمائز کر کہ خد ہی چلتی رہے گی صاف بھی کر دے گی ان انشا اللہ اور پھر مطلب سکھا کر کمپلیٹ دے گی اپن کو تو بس پہننے ہیں ڈائریکٹ
جی اب مکسر گرائنڈر نک کلائیے مکسر گرائنڈر کا بھی یوز ہو جاتا ہے پہلے کے ٹائم پہ تو سل بٹا ہوا کرتا تھا تو اس سے لوگ مسالہ پیس رہے ہوتے تھے
ہاں تو اس میں جی جی
بولیں بولیں
تو اس میں وقت کم ہو گیا نا وقت کم لگتا ہے اس چیز میں پہلے
بٹ یار یہ میری دادی کے ٹائم پہ نا کیا دادی میری کہتی تھی سل بٹے کا جو سواد ہے نا وہ مکسر گرائنڈر کا سواد نہیں ہوتا ویسا جیسے ہم سل بٹے پہ چٹنی پیس رہے ہیں ہاں تو وہی تو بات ہے نا اب زیادہ تر لوگ ابھی بھی میں نے دیکھ مے فرینڈس کے گھر میں نا ہے سلبٹا یوز ہوتا ہے مکسر بھی ہے بٹ سلبٹا بھی یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چٹنی کا سواد نا مکسر میں نہیں ملتا
بےشک وہ اس پہ گھسائی ہو کے وہ کہتے نا کہ کہ جیسے ابھی سیمنٹ وغیرہ بنتا ہے پہے کے ٹائم پہ چٹانیں آپس میں مل مل جب مل مل کے ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے جو پہلے کا سیمنٹ آتا تھا نا ویسا اب نہیں آتا کیو نکہ اب کیا کر رھے ہیں وہی چیز گرائنڈ بالکل باریک پیس دیتے ہیں اور بن کے ریڈی ہے آ پہل پراکرتک طریقے س بنتا تھا تو اس میں الگ ہی رہتا تھا
ہاں جی
اب کھانے کا بھی وہی سسٹم ہے اپن جو پراکرتک طریقے سے پہلے بنا دیتے ہیں پہلے دیکھو چولہے کے ہوتے تھے ہاں روٹی میکر آ چکا ہے بے شک ہاں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا اس میں آٹا وغیرہ ڈالو آٹومیٹک بنے گا بھی لوہ جی میں اور
بٹ اس سے یار ایک چیز کا نقصان بھی ہے اس سے یہ ن سانے کے لوگ آلسی ہو گئے ہیں
پالسی بھی ہوگی صحت بھی اپنی خراب کر رہے ہیں صحت پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے جی سے
ہاں کوئی کام نہیں کر رہے بس دن بھر پڑے رہو
یہ تو ان کے لیے ہے یہ تو ان کے لیے ہاں یہ تو ان کے لیے جو دنیا کے کام میں مجبور رہتے بچاروں کو وقتی نہیں رہتا کیونکہ جو پہلے اپ کوئی بھی کام کرتے تھے نا تو اس سے انشاء اللہ ایکسرسائز بھی ہوتی تھی ہماری
ہاں یہ تو ہے خیر
کرتا تھا اب تو بیڈ پہ بیٹھے رہو آپ آرام سے لیپ ٹاپ لیا اور یہ ورک
دیکھو ہوٹلس وغیرہ میں ہم جاتے ہیں اب تو روبوٹ نکل آ ہے روبوٹ سرف کر رہے ہوتے ہیں
روبوٹ کھانا دے رہے ہیں جی جی ہاں تو وہ ایک مزد اب نئی ٹیکنالوجی نے کیا کام کر کہ ایک مزدور بھی چھین لیا ہم کو فائدہ تو کافی دیا ہے ان چلا لیکن کسی کی روزی روٹی بھی
روزی روٹی بھی چھین گئی بی تو پروابلم ہے
بے شک مطلب کہتے نا کہ ایک چیز میں نفع ہے تو ایک چیز میں نقصان بھی ہے
جی
فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی بے شک ہاں ٹیکنالوجی نے فائدہ تو کافی کیا ہے جیسے ا لیکن بس وہی ہے کہ اسے ہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے
صحیح استعمال کرنا چاہیے بالکل
بک کیونکہ ہم غلط یوز کریں گے تو ہمارا شریر خراب ہوگا ان شاء اللہ پھر ہمیں ہی تکلیف ہوگی بعد میں کیونکہ ہر چیز میں پھر اپنا فضول خرچ ہوا اس چیز کو
جی آ کل آئیے اب اے آئی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے ہم کتنے ہیں کوشچنس اپبنا بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے تھرو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کافی اچھی نالج دیتا ہے چیٹری بیٹی
اچھی بحد نالج دیتا ہے بحد اچھا ہے جیسے ہاں وہی ہے کہ بس اپنے حساب سے اپنی کسٹمائز کر کے اسے کام میں لو تو انشاء اللہ اچھا رہتا ہے بہتر بھی رہتا ہے
ہاں اب اب نا چیٹ جی پی ٹی کا لوگ غلط یوز بھی کر رہے ہیں جیسے اب ڈاک ڈاکٹرس کے پاس نہیں جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ انپٹی کے تھرو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوائی کھا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ چیز غلط ہے
بے شک وہ تو دیکھو کہیں نہ کہیں تو انشاء اللہ ضرور ہوگا جی جی ضرور ضرور نقصان ہوگا دیکھو آگے چل کے ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے سامنے بٹھا کر جو دوا دے سکتا ہے نا اس مریض کو وہ کبھی بھی موبائل سے نہیں دے سکتا سو کیکہ اس کو پوری نالج یہی نہیں مریض پتا نہیں کیا بتاائے گا ڈاکٹر کے پتاہ نہیں کیا سمجھ میں آئے گا
اس سے لوگوں کی صحت بھی تو خراب ہو رہی ہے وہ میڈیسن لے لیتے ہیں اور دیکھو کتنی زیادہ صحت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی
میڈیسن تو دیکھو بے شک بے شک میڈیسن جونے درد کی نوارک ہوتی ہے نا وہ کافی اپنے ہارٹ کو اٹیک کرتی ہے مطلب ہارٹ پہ کافی انفیکٹ کرتی ہے وہ
ہاں میڈ
پوائزن کی طرح سلو پوائزن کی طرح ورک کرتی ہے اب ہم جی جی ہاں ہمارے ابھی ابھی ہم کو پت نہیں لگے گا کیونکہ ابھی تو ہمارے درد کو ختم کر دی ہے وہ تو ہمیں کیا اس سے مزہ آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سکون مل رہا ہے
جی جی جی بٹ وہ بعد میں جا کے ہمیں دقت دے گی
ٹھیک جائز ہے تو بے شک دینا ہے اس کو
جی وہی نا یار بعد میں جا کے پرابلم ہوتی ہے خیر اسٹارٹنگ میں تو میں پتاہ نہیں چل رہا ہوتا ہم کھا رہے ہوتے ہیں میڈیسن لیکن وہ بعد میں جا کے دقت دیتی ہے
بے شک انشاء اللہ ضرور دقت دینی ہے وہ تو کیوںکہ وہ بنی اس کام کے لیے دقت کے لیے
اور پہلے کے ٹائم پہ تو جڑی بوٹیاں ہوا کرتی تھی لوگ جڑی بوٹیوں کایوز
کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں تھا حکیم ہوتے تھے وید ہوتے تھے ان کے پاس گئے یا پھر اس سے تو اچھا خود ہی آپس میں جیسے بڑے بزرگ وغیرہ رہتے تھے بھ میرے
ہاں اور فیور جو فیور بھی ہو جاتا تھا نا تو وہ نا آیورویدک چیزیں میڈیسنس نہیںے لیتے تھے پیراسیٹامول دیک لو پا مول بہت نقصان
بہت نقصان کرتی ہے جی جی پہلے تو کیا کرتے تھے کہ وہ چائے کے چائے میں ہی وہ تلسی کے پتے ڈالے اسی سےلک بخار اتر ج
ہ جی جی
انشاء اللہ آپ
آیورویدک چیزیں بھی ہاں آیورویدک چیزیں پوچھ لیتے ہیں جی جی ٹھیک ہے فرینش اللہ آپ بھی دھیان رکھیں اپنا فیملی کا
جی جی اللہ حافظ انشاء اللہ ب